اھ
ہلو
بولیے
اور سب خیلیے حال چمچار
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ہلو
ہم ٹھیک ہے اپنا بتائیے
سب ٹھیک ہے ادھر کا بھی ٹھیک ہے
ہوں کیا رہا
کیا اور آائرن کر رہے ہیں
ہاں
تب ابگر ساون میں کہاں جانا ہے
کہاں جائیں کہیں نہیں جائیں گے بچہ لوگ کی چھٹی رہے گا تب ہم جائیں گے
کیا چھی
بچہ لوگ تو چھوٹی رہے گا اسکول میں کب
اچھا
ہوں ہ میلا لگ گیا
کہاں ہے
ہ لوکل میں کہیں میلا لگتا ہے
اور شاید ہم نہیں جانتے ہیں
ساون میں ہاں ساون میں میلا تو لگتا ہے ڈالٹن گنج میں
اچھا ڈزنی لینڈ میںلا تھاا
نہیں نہیں ہاںی ڈجلی لائن مل جو چالو ہو گیا ہے لگنا ا تھی ہاں جس کا ٹینڈر ہوتا ہے ٹینڈر بھی ہو گیا ہے
بیس تاریخ سے تو چالو لکھ رہا تھا
بیس تاریخ سے
ہاں
یہ بش
ہوں موبائل میں دیکھ لیتی
اچھا نہیں ہو سکتا ہے چالو بھی ہو گیا ہوگا یہ سل دکھا رہا تھا کل موبائل میں کہ جل پی دوسرا ہے نیو لوکیشن میں جل پڑی ہے
ہاں
ہاں اور اٹھاسی لاکھ بیس ہزار ٹینڈر بھی ہوا ہے اس وورس میلا کا
ہوں
ہوں چھکھا ساب بھیڑ باڑ بھی رہے گا
ہاں
گئے ہیں کبھی ہم تو نہیں گئے ہیں کبھی ویسا
ایک بار ایک بار ٹریننگ میں تھے تو رات ہو گئے تھے گھومنے ارے رات ہی کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں رات کو گئے تو تو ہم بیھے ایک کے بار بس
اچھا
ہوں ہ دو سولپ ہےل
اچھا ہم تو کبھی نہیں گئے ہیں گھومنے یا میلہ دیکھنے کے نام پر
ہاں
ہاں
ایسے گھومنے کے نام پر نہیں گئے تھے لیکن جنڈر سیلی والا کام کرتے تھے تو چل گئے تھے ا دن بھر ٹر نہیں نہیں ہے اور جسٹ جہاں میلوا تھا ن ا بغلے میں ہم لوگ کو ٹرینگ تھا سانتوونک اسے سب پورا سہیلی لوگ جتنا ٹریننگ کرنے گئے تھے سب کو
ہاں
دیکھ کیا ہے
اچھا
پلامو میں سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتا ہے تو ڈالٹن گنج میں وہی میلہ
ہاں
چلتے کہ پلامو کا ادھر سب سے سروشرشٹھ شہر تو ڈالٹنی گنج ہے
ہ
ہاں اس کے بعد آتا ہے گڑھوا
ہوں
ہ گڑھوا لاتے ہار لاتے ہار تو لیکن الگ نہ ہوگیا
ال لگ ہوگے
ہاں بات ہر ضلع الگ ہوگی یہ پلامو ضلع الگ ہے
بڑ با بھی چل الگ ہےے
بڑھاوت ضع ہے لموے میں نہاتا ہے
اللہ
نہیں
تڑوا جلہ الگ ہے
اچھا یہ سب ہے روڈ کیسا ہے پانکی سے رانچی جانے کے کرم میں
خراب ہے بیچ میں
ہاں
ہاں
بیچ میں زیادہ خراب ہے
ہوں
اچھا یہگو ہم دیکھ رہے تھے ہیلو شبد کہاں سا آ ہے ہم آپ بولتے ہیں کوئی بھی بولتا ہے ہیلو شبد یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے ہیلو کا مطلب ہوتا کیا چیز ہے
تم کو نہیں پتتا ہے اور کو پتا ہے تو بتا دیجیے
نہیں اس کو تو آپ تو وستار سے آپ کو آپ بتائیے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں اس کو تھوڑا بہت تو پڑھے تھے ہم کھیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے
جی
ہاں ہیلو ایک بگیانک کا نام تھا ہیلو جو ٹیلیفون کا آوشکار کیا تھا
گرہن د
یس یس یس
ہوں
تو گرامل جیل جو تھا وہ اپنا فون جب بنایا ٹیلیفون کا آوشکار کیا تو اپنا ہیلو یعنی گرل فرینڈ گرل فرینڈ کو وہ ہیلو کے نام سے پکارا کرتا تھا اور گرل فرینڈ کو ہی ہیلو بولا جاتا ہے اب اسی ویگانک کے انوسار آج تکلا جو چل رہا ہے ہیلو سے چل رہا ہے ہیلو
تو مجاگپ فرینڈ کو بتایا بولا جاتا ہے تو سب کو کہاں یوز کرتا ہے
تو اس کا یوج گرل فرینڈ کو بولا جاتا ہے وہ بولتے تھے گرل فرینڈ کو لیکن اسی کھا پ ویجانک آدار پر یا اسی جو آج سب چل رہا ہے ایے چل رہا ہے تو ہیلو کا مطلب سب کوئی یہ چی جکاری نہیں
ج
ہیلو جیسے اپنا باپ سے بھی بات کرتے ہیں تو ہیلو بول دیتا ہے ماں سے بھی بہن سے بھی کسی سے بھی لیکن ہل اسو سے بھی ہیلو بول دیا جاتا ہے لیکن سب کو یہ چیز جانکاری نہیں ہے اب اسی لیے یہ ہم لوگ میں جو ہے سب سے پہلے ہیلو تو نہیں کہتے ہیں سب سے پہلے فون لگانے کے لگاتے کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے
ہوں
لیکن ہر آدمی کے زبان پر تو ایسا نہیں ہے کہ لگاتے کے ساتھ ترنت ہیلو بولتا تھی سلامیں کرتا ہے پہلے ہیلو اس کے بعد سلام کرتا ہے لیکن یہ غلط ہے کہ سب سے پہلے فون لگانے کے بعد سلام ہی کرنا چاہیے ہلو
ہاں
ہوں یہی چیز تو ہے پڑھنے میں تو آیا ہے
بڑھیا جانکاری ہے
ہاں
بڑھیا جانکاری رکھے ہیں
اچھا آپ کو بھی تو جانکاری تھا ا چیے
ہم کو جانکاری نہیں تھا اوشکار کون آوشکار کیا ہے سو جانکاری تھا ہم کو ہیلو شبد کیوں بنا جن
یہ تو جانکاری نہیں تھا ن اچھا اچھا ہم پڑھ رہے تھے تب ہم کو اس کو نظر آیا کہ ہیلو سب کہاں سے آیا کیسے آیا آج ہم لوگ ٹوٹل بڑا سا لے کے چھوٹا ماں ہو یا بہن بھائی ہو یا بہن چاہے کوئی بھی ہو سب سے پہلے ہلو بولتے ہیں اس کا اس وگیانک کا ہیلو بولنے کا مقصد گرل فرینڈ کے پاس تھا ہیلو اچھ وجیانک کے روپ میں یا کچھ انگریز کے بھی سلسلہ پر ابھی تک مطلب چالیس پرسینٹ آدمی چل رہا ہے اسی کے آدار پر یہ امید ہے نہیں ہے سدھار ہوگا سدار کیا کرنا ہے انڈیا میں تو انگریز لو برباد کر کے چلا ہی گیا ہے لوٹ کر کے لے گیا ہے اسی کے نقشے کا دم پر ابھی چل ہی رہا ہے سب
بارت میں یہاں طرح طرح
ہاں
و یہاں سے مسالہ کافی کیرل سے ا اگا کے لے جاتا تھا وہ لوگ ادھر کسان لوگ لیکن ان لوگ جی
لیکن ان گھر کے کسان کو سمجھ میں نہیں نہیں آتا تھا کہ ہاں ہاں
مہنگانا چیز ہے پانچ روپیہ ٹھااک لے جاتا تھا ادھر اس کا چرگنا دام پہ بیچا تھا
ہاں ادھر
آائاں
اور کہیں گھومنے وغیرہ جانا ہے
ہلو
اتنا زیادہ منی ہی رہنے لگتاب ن
منی کی کیای
گھومنے میں من ہی لگتا ہے
کہاں سے لگتا ہے منی اگر تو روپیہ لگتا ہے
تو وہی منی انگریزی میں منی بولتی ہے
اچھا انگریز میں ن یہ سب تو ہے د کو ہر قدم پر پیسہ ہر چیز میں پیسہ ہر جگہ پیسہ ہے بوڑھا سے لے کے بزرگ تک بچہ سے لے کے سب کو
پاگل ہو یا بدیمان ہو یا جو بھی ہو یا وگیانک ہو یا انگریز ہو آپ کو پیسے کی ضرور
اور پھر کوئی بھی آدمی ہے انسان کوئی بھی آدمی ہے انسان ہے تو اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے نا ویسے ہی تھوڑی رہ پائے گا ہلو
بول رہے ہیں ہاں بول رہے ہیں کوئی بھی آدمی ہے کیسن آدمی ہے انسان انسان ہے تو اس کو پیسہ کی ضرورت پڑے گا ہی کیونکہ پیٹ ہے تو کھانا ہے پہننا ہے
ہاں
ہوں
مارکیٹ ساگ ہے
ہمم ز کام نہیں تھا اس لیے زیادہ دیر نہیں لگا بولو زیادہ کام نہیں تھا زیادہ ٹائم نہیں لگا اور اپنا کام کی ہے یوگ یو آگ
اچھا یو گئے یو آ گئے تو گاڑی آ گئے ن تھھی
ہاں ٹائم سے یہاں سے نکلتے ہیں
اچھا
ہاں ہاں وہاں سے بس چلتی ہے تو فون آ جاتا ہے
ہوں فنا آ جاتا ہے ہم یہاں سے سمے سے نکل جاتے ہیں
اگر ایک منٹ پیچھے ہو گئے تو اتار دے گا پ رکتا ہے گاڑی اگر ہم آگے ہو گئے تو ہم رکتے ہیں تھوڑا سا کھڑا ہو کے پیپر کر لیتے
اچھا